ہاں ہیلو ہاں ٹھیک ہوں
آج کل تو میں ہمیشہ موبائل تومیں ہمیشہ موبائل لیپ ٹاپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ملیھی
اچھا اچھا ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا بیٹھی ہوں اج آج کل اے آئی آج کال اے آئی کا جو دور ہے اس کے بارے میں پڑھ بھی رہی ہوں ہر جگہ کسی کسی کی چرچہ چل رہی ہے اس لیے سوچا تھوڑا سمجھ جائے سمجھ جائیں اے آئی کے بارے میں کہ کیا ہے یہ کیسے ہے
بہانے بازی
آپ کی آواز بہت دھیمی ہے
اچھا اس کا استعمال پڑھائی پڑھائی میں بھی کیا جا رہا ہے بزنس میں بھی بھی کیا جا رہا ہے اور دوسرے دوسرے اور بھی ا چھیتروں میں کیا جا رہا ہے اس کا استعمال
ہاں ہاں لیکن پت نہیں یہ اے ائی ہوتا کیا ہے کیا اس کیا یہ انسانوں کی طرح کہتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا
اے ائی ایسی تک ٹھیک ہے جو کمپیوٹر اور مشینوں کو ڈیٹا سے سیکھنے اور کچھ کام انسانوں کی جیسی سمجھ کے ساتھ کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے سوالوں کے جواب دینا اور کسی بھی لینگویج کا اس کا مطلب نکالنا اور اس کی تصویر پہچاننا لیکن یہ
ہاں اے آئی سے سنتے ہیں ہی فوٹو بھی بن جاتی ہیں نا
وہ فیلنگس نہیں ہوتی ہیں اس میں
آب سمجھ آیا اس لیے لوگ اے آئی چیٹ بات سے سوال پوچھتے ہیں اور ترنت جواب د جاتا ہے جو چاٹجئ پٹی ہوتی ہے نا اس سے ہی
ہاں آج کئی آج کل جو چھاتر پڑھائی میں اے آئی کی مدد لیتے ہیں یہ بہت جو مشکل سبجیکٹ ہوتے نا ان کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں نوٹس بنانے میں مدد کرتا ہے اور ان کو ریویژن کرنے میں ان کے جو سوالوں کے جواب دینے میں مدد کرتا ہے
لیکن کیااسے بچوں کی سوچنے کی سمجھنے کی شمتا ہاں کم پر ہو جاتی ہے ایسا کچھ ہے یا پھر ٹھیک ہے پھر آپ
ہاں اگر کوئی بات مجھے صرف اے آئی کا جواب کاپی کرے تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر اے آئی کو ایک ٹیچر کے جیسے مانا جائے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے
صحیح بات ہے ہر تکنیک کا صحیح اور غلط جملوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے پر آج کل تو پوری طرح سے ہوگا دیکھو اپنا پوری طرح آپ بھی دپنڈنٹ ہے اے آی پے
جیسے انٹرنیٹ سے ہمیں اے اے ملتے ہے گیان بھی ملتا ہے اور غلط جانکاری بھی ملتی ہے اس لیے جانکاری کی جانچ کرنا بھی ضوری ہوتا ہے جانکاری مل رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط
اچھا میں بھی یہی سنا ہے کہ کیا ہاسپٹل میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے یہ صحیح ہے بات
ہاں ڈاکٹر میڈیکل امیج کا جو آ وشیشن کرتے ہیں رپورٹ سمجھنے میں بیماریوں کا جلدی پتہ لگانے میں
تو بہت اچھی بات ہے کسان
لیکن ہاں یہ آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہی ہوتا ہے اے آئی کا نہیں ہوتا ہے
اچھا اچھا یہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کسانوں کو بھی کیااس سے فائدہ ہوتا ہے کیا
ہاں ہاں اے آئی کی مدد سے موسم کا جو انومان لگاتے ہیں فصل کی جو نگرانی پہچان اور سچائی جی اس کسانوں کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے اے آئی
اچھا اس سے مطلب انمان لگاتے ہوں گے جیسے کیا پسند ہوتا ہے کیسے کرتا ہے اور آفس میں بھی اس کا یوز ہوتا ہوگا پھر
ہاں آفس میں بھی ہوتا ہے آفس میں اے آئی ای میل کا ڈرافٹ بنانے میں اور میٹنگ تیار کرنے میں اور یہ اس سے اس سے جو وہاں کے کرمچاری ہوتے ہیں کام کرنے والے اور دوسرے کام میں آدک سمے بچتا ہے ان لوگوں کا اے آئی کی مدد سے وہ کام کرتی ہیں
اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کی اے ای کی وجہ سے نوکریاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اے آئی سے مطلب ٹائم کی بچت بھی ہو رہی ہے
ہاں یہ تو ہے کچھ ہاں کچھ کام بدل سکتے ہیں لیکن نئی اسطرح کی نوکریاں بھی بن رہی ہیں اس لیے آ سیکھنا بھی ضروری ہے ہے نا اے آئی کو بھی سیکھنا ضروری ہے کیونکہ نئی نئی طرح کی نوکریاں نکلیں
ڈرنا نہیں چاہیے سمجھنا چاہیے
سمجھنا چاہیے بالکل جو لوگ نئی تکنیک کو سیکھ رہےتھے انکے لیے
آپ کے آواز دب گئی ہے پھر آپ
اچھا
کیا ہو گیا ہے
جو لوگ فیوچر میں جو مطلب نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں نا تو ان کو آگے جو ا ہاں پھر اچھا مل جاتی نوکری
آپ کے اواز پھر دب گئی ہیں
چلیے
اچھا کیا اے آئی تصویریں ویڈیو بھی بنا سکتا ہے افیس
ہاں آج ایسے ٹول موجود ہیں جو لکھے گئے وشیشڑ وورن کو آدارت چتر بھی بنا سکتے ہیں اس میں کی ویڈیو بھی بن جی ہے ڈیزائن بنانے میں مدد کرتی تے ہیں لیکن ان کا ذمہ داری سے اپیوگ کرنا چاہیے اور کسی کی نقل یا غلط جانکاری پھیلانے سے بچنا چاہیے
یہی تو چنتا کی بات ہے بھائی اگر اے آئی جسے مطلب تصویریں بنے یا ویڈیو بنے اس کا غلط لوگ لوگ یوس رکھتے ہیں
ہاں کر دیتے ہیں مطلب ہماری کوئی فوٹو یا ہماری ویڈیو تو اس کے ساتھ غلط چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے
پھر اسکول میں بھی یہ آگے چل کے پھر ہاں آگے چل کے کوئی اسکول میں بھی سب یہ اے ائی کا
ہوں پڑا اج اور گھر ہاں میں بھی یہی مانتی ہوں اگر شروعات سے ہی بچوں کو اے آئی کا صحیح اس استعمال سکھایا جائے تو وہ اپنا اس سے بہتر کریں گے مطلب اچھا سیکھیں گے ک پت کیا ہے
اگر مجھے یہ آئی سیکھنے کی شروعات کرنی تو میں کیسے کروں کیسے سیکھوں جی
ا پہلے کمپیوٹر کی بنیادی باتیں سیکھوں پھر انٹرنیٹ پر یہ آئی یا اے ائی سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے کرو
اچھا
سیکھ جاؤ گے تم
اچھا مطلب پہلے ہم لوگ کو بنیادی باتیں سیکھنی چاہی یہ اے ای کہ من سمج س کہ دھیرے دھیرے پھر اس کے بعد سمجھ آ دے گا کس طرح سے اس کا پرریوگ کرنا چاہیے اب تو مجھے اب توہ مجھے یہ آئی سے بھی پہلے سے کہیں زیادہ آسان لگ رہا ہے اب میں کوشش کروں گی اس کو سیکھنے کی
جی جی یہی اس کا خاص مقصد ہے یہی اس کا مارگدرشن ہے کوئی بھی نئی تکنیک سیکھی جا سکتی ہے
ہاں دیکھیے آج ہم لوگ نے بات چیت کری تو اس کے بارے میں اے آیئ کے بارے میں پتہ چلا کف منورنجن کی باتیں ہوئیں کف پڑھائی لکھائی کی باتیں ہوئی اس سے تھوڑا سا وہ ہوا اے آئی کے بارے میں جو غلط تھی بلکل پر اس کے یہ ہے کہ لوگ غلط ہے پریوگ بھی کر سکتے ہیں بس اس سے ڈر ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پک دے دو تو پھر وہ اے آئی سیف کر لیتا ہے اندر اور وہ بنا کے تو دے دے گا پر وہ سیو کر لے گا اس کے بعد وہ میسیوس بھی لوگ کر سکتے ہیں تو اس سے ڈر ہے اتنا ہم لوگ کو سیکھنا ہے ہم ہم ایجوکیشن اور گھر گرستی کی سب وہ ہوجایے
ہوں ہوں اچھا بہت اچھا تکنیک کا سب سے اچھا جو استعمال وہی ہے جو ہماری آ جانکاری کو بڑھائے اور اور ہمارا وقت بھی بچائے اور بہتر انسان وہی اچھی رکھنی کہ ہے بس
نہیں نہیں چیٹ جیپیٹی وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا پلے اسٹور سے
امم کر لیجیے آپ صحیح ہے صحیح چیز ہے سوال پوچھ سکتے ہیں وہ اس کے پاس سر ہر ایک سارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے
ہاں انسٹا وغیرہ بھی آپ دیکھیے آگے چلے اس طرح سے شکشا کا ہوگا کے اے آئی
ہاں اسی پر ہاں ہاں
ڈیپینڈ
جی پوری طرح رسیپم اب نہیں ہو جائے گا اسکول بھی کالجز بھی سب ویسے فارن کنٹری می اںے آی کی مدد سے ہی پڑھائی پڑھائی ہوتی ہے
کتنا فورین کنٹری دیکھیے ہم لوگ اتنا پچھڑے میں ہیں
ہم لوگ بہت پچھڑے ہوئے سب سے زیادہ پچھڑا ہوا بلکل
ب بار آ کو ب بورڈ چوس و ہے اب دیکھے بچے ہم لوگ کے ابھی اسمارٹ بورڈ آگیا
امم اسمارٹ بورڈ ہے یہاں ان کو کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے ٹیبلیٹ ہے موبائل ہے سب یہ سب ان سے پڑھتے ہیں ہمیں کہاں بلیک بورڈ ایک چوک بس اسکول امم
بس ٹھیک ہے اب آپ آجکل بیٹی ہے بیٹی والے سارے موڈس دیکھیے ہم اس میں رہتی ہے چیٹ میں مطلب بکس کی نیڈ ہی نہیں ہے ساری بک پیڈ میں ہے پیڈ سے پڑھو
جی
ایسے یہ لگتا ہے کہ بچے اس سے غلط یوس نہ کرے کہ آج کل کے بچے کچھ زیادہ ہی ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں
امم امم امم
اور اب بچے کو کہاں تک دیکھے جائے کہاں تک ان کے ساتھ بیٹھا جائے
صحیح بات ہے ابھی ہمیں اور بھی کام رہتے گھر کے سارے کام ہے پھر بچوں کو لے کے بیٹھے رہو کیا اور کام کون کرے گا
تو بیٹی ٹر چلنا ب کر کر کٹر کت فن ک ف
ہممم آپ کی طرف اتنا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے نیٹ ورک ایشو آرہا ہے آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے
اچھا اچھا ابھی بھی آ رہا ہم کہہ رہے دیکھیے آج کل جو یہ کیریکٹر چلی ہیں فنی موٹو پت
ہاں ہاں ہاں ہاں بہت فنی اور اے آئی سے وہ جو ویڈیو بنا تے ہے بہت اچھی اچھی میں نے ویڈیو دیکھی ہاں وہ بھی
ہاں ہاں اب لگتے ارے اب تو جنھٹ و رہتے یہ پورے سیریل تک بنا رہے ہیں اے آئی سے
ہوں سیریل بن رہے ہیں بہت ساری ویڈیو اے آئی سے ہی بن رہی ہے آج کل
اے آئی سے بن رہی اور اپنے اپنے جیسے حضور کے بارے میں اور اپنے جو ہے پیغمبر گزرے ان کی ہسٹری کے بارے میں سب اے آئی سے جنریٹ کی بن رہی ہے ان کی پوری ہسٹری ہے ارے ہم نے تو ایک جو ہے ایسے ہی کرا جس سے ویڈیو جنریٹ کرا تھا اس کو بولا مجھ سے کی اپنے حضور کی سنتوں کے بارے میں بتایے
نہا
ڈانس انری اسٹارٹ
اچھا
ا کو پڑھنا اور بلکل وہ صحیح تھا کہی سے رونگ
ہاں نہیں ہوگا رونگ نہیں ہوتا ہے
اور آپ بہت بہت سے اسٹیٹ سے دیکھیں بہت سی اسٹیٹ میں آپ دیکھے مطلب روبرٹ سرو کرتے ہیں ہوٹل وغیرہ
ہوں ہمم ہوتے ہیں ہاں بہت ساری جگہ پہ
اور ہماری جو چھوٹی سسٹر ہے رہتی ہے جو جہاں تو وہاں تو روبرٹ وہ وہاں ریسٹورینٹ میں گیئ تھی وہاں سب روبورٹ سرو کر رہے تھے لے جا رہے تھے لا رہے تھے ہاں بڑا یونیک سا لگ رہا تھا
تو ہے جو نوکریاں کھا گئے جو روبوٹ
بس یہ جو ہے ہمیں لگتا ہے غریبوں کے پیٹ میں لات مارنا ہوا
ہاں بس
اس سے یہ بھی آپ کا کام تو جلدی ہو جائے گا پر ان غریبوں کو کیا پیٹ میں لات مچے
صحیح بات
چلیے پھر ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اللہ حافظ